ہلو
ہلو
ہاں السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام
اور بتاؤ ہلو
ہاں بولیے
وہ بتا کیام را
سب ٹھیک ہے
کام دھندا
ب چلیے رہا م بتے م پ س کام ہی چلو ہے
ہ
ہاں
نیٹوورک سن نا ہدر
نہ نیٹ وورک توکا
گاڑی وڑی میں چل رہے ہیں س پنکھا کی آواز زیادہ آ رہا ہے
کم ہوا
ہاں بول رہے ہیں نا کہ کام وم کے کیا چل رہا ہے کام وم کیسا چل رہا ہے کیا کام کرتے ہیں
ہاں ٹھیک چل رہا ہے یہی سب چل رہا ہو
ڈس ٹائپ کے کام کرتے ہیں
الیکٹرانک الیکٹرک ک الیکٹرک واللا
ج کلا
ہوں
تو الیکٹرک والا مطلب خود کا دکان ہے ویوساائے ہے
ان ل ان ل
اچھا بھائی
سابپ کااتا
ہمر تو فارم ہے روڈ میں کپڑا کا دکان ہے ہ ہ
کہاں جاتے ہےر میں
نا لگتیا
ہلو
ہوں ہوں
ج آام کا بتوات
کیا
کھانا پینے بنا رہے ہیں کیا
ہاں جیم وم کرتے ہیں نا ڈائٹ وغیرہ کھانا پینا اپنا ہی سے بناتے ہیں ا جم لتھیر میں ہے
اچا جیتا جی وہ
دو تین بجے میں ہے مہاراج
برابر
ہ ہائی کلاس کلاس کے جم ہے مطلب نارمل بھی ہے بڑھیا بھی ہے ہائی کلاس بھی ہے مطلب تینوں لیول کا تین گ جم ہے
پیسہ بھی جاتتا ہوگ س لیتا ہے مہینہ مہینہ کی
مہینہ ہے مہنے جیسے کہ اگر کوئی چھ مہینہ کا دیتا ہے نا تو چار سو ا رہے چار بول رہے پانچ سو اور اگر کوئی خالی مہین کے دیتا ہے کہ ایک ایک مہین ہم دیں گے چاہے بیچ میں ہم چھوڑ سکتے ہیں ای ڈسٹ مہینہ خالی دیتا ہے تو یہی چھ سو روپے
مہین
ہاں ہم لوگ تو جم کے ممبر شپ لے لیتے ہیں ایک سال کے
اچھا
ہاں ج
اا میں کانا پینا وہ اپنے سے نہ کھانا پڑتا ہوگاناٹ کرنا شریر کو تو
کھانا پینا اپنے سے بنانا پڑتا ہے
نہیں یہ دور کلا بولتا ہے کھانے کے لیے دور پ سے ستراس کھان بتا ہوتا کابا
ہاں ہاں ہاں مین کہاں ن
ہاں
تو جم میں آپ کو ہے کہ مین ہے کہ تھرٹی پرسینٹ ہے اھی آپ کا جم اور سیونٹی پرسینٹ ہے ڈائٹ ہے
ہاں ہاں
اھر اوپر نیند
ہاں
یہ دونوں آپ کا ہوگا نا آپ کا نہیں رہ کمپلیٹ نہیں ہوگا
ہوں وہ سب رہنا چاہیتے
مین کھانا ہے کھانا کےبیت بنے ہوادی ہو جائے گا
ہاں دنگواں جانے سے کل نہیں ہوا وہی چیز ہے
اؤ کا ہوتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے ا کسی کا شریر اگر پھیلنے والا ہے کوئی اگر جم جوائننگ کیا ہے شریر بڑانے کے لیے
ہوں
لے رہا ہے
ہاں
تو اس کا خریر کا ہوگا کہ اب کم ہو جائے گا آ کوئی بھی اب کوئی ایسا جم جوائنگ کرتا ہے شریر گھٹانے کے لیے بھی تو ڈائٹ اس کو بھی ضروری ہے
ضروری ہے لیکن زیادہ سپر کرنا پڑے گا یہاں
اس کو ڈائٹ میں مطلب جیسے کہ کا ہے کہ جو موٹا آدمی رہتا ہے وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ بہت کھاتا ہے توا بھنا ولا یہ سب
جی
شریر کے لیے بہت ہانیکارک چیز ہے جتنا نشا کرنے والا ہانار نہیں ہے نا اتنا زیادہ یہ جو برگر اور پیزا کاتا ہے نا آدمی ب زیادہ نقصان ہے دارو سگریٹ سے زیادہ اور ہاں سب سے بانک تو یہ پیزا برگر تو تو ہو ہے گیا جلیبی جانتے ہیں جلیبی
ہوں ہوں ہ
یہ سب سے خطرناک کھانا ہے
یہسے
مطلب اس میں جو شوگر لیول اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ
ہاں چیننی تو ا گورلہ سگر
باڈی مطلب باڈی میں وہ سمجھیے کہ سلو پوائزن ملتا ہے باڈی کو
ہوں ہوں ہ
وہی کی کام کرتا ہے وہ
یار ہےل
وہنا ج ہے
سی
آدمی کو میٹھا سے بچنا چاہیے کھائیے کبھی کبھار
مین وسا اس میں چینی ہوول رہا ہے چینی آتا ہے اور چینی سگر چینی ہو جاتا ہے چی سے
پا شر ہے پورا مین کہ ہے کہ اب آپ کا ایک بار چیز ہے نا کہ کیتاری کے رس میٹھا تو بہت رتا ہے لیکن وہ کا کہ نیچورل چیز ہے لیکن لیکن جو چینی ہے
انی ہے وہ بنایا ہوا ہے بہت زیادہ میٹھا ہے نا
میٹھا ہے ٹھیک ہے اس کو وائٹ کر گڑے کے ن چینی بنتا ہے
ہاں ہاں ہاں
اس کو وائٹ کرنے کے لیے کیمیکل ڈلاتا ہے اس میں
ہوں برس ہ
اس لیے چینی مطلب بہت ہارم فل ہے اس سے اچھا ہے کہ گڑ
گڑ تو بڑھیا ہے چین سے بڑھیا گڑ ہے چینی سے بڑھیا بہت بڑھیا گڑ ہے سب کوئی دقت نہیں کو ابھی کھانا ہی کھانا پے وہ اچھا ہی سریر رہتا ہے
کھان پان میں انسان کو ہے نا کہ چینی کو ہٹا دینا چاہیے پورا طریقہ سے
ہاں
لیکن انڈیا میں تو ہے کہ گرمی رہے چاہ ٹھنڈا رہے چاہ گرمی رہے چار گو چائے بنا
گڑ سے کوئی دقت نہیں ہے جتنا گڑھ ہے وہ شریر اچھا سے گڑ سے رہتا ہے
گ تو اچھا رہتا ہے لیکن معلوم ہے گڑ یہ جو ہے نا اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ شوگر ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ نیچرل ہے ٹھیک ہے لیکن نیچورل چیز بھی اگر انسان زیادہ کھائے تو فائدہ نہیں کرے گا نقصان کرے گا
نہیں کر گ نہیں گ
آپ کھائیے کوئی بھی چیز ہے ا کھانا پینا چاہ جو بھی کم کھائیے کاا فائدہ کرے گا زیادہ کھائیے کاا نقصان کرے گا
ہوں اور بتائیے آپ کا تھورا
اور تو ڈائٹ اپنا انڈا بھی کھ رہے تھے ابھی کمپٹیشن میں تیاری چل رہا تھا
ہاں
کمپٹیشن کی تیاری چل رہی ہے جن میں کمپٹیشن ہونے والا ہوں
سم بتا ہیںا
ہاں
پڑھاتتے ہیں
پڑھاتے ہیں
اورڑتے آ گ پ پرہا ہ آ گی س
ارے نہیں جم میں بول رہے ہیں جم میں
ج
ہاں
ا وہ کتنا ممر ہو گیا ہوگا
میرا ہو گیا ہے ابھی تو بائف ہونے والا ہے
بش
آپ کا کتنا ہوگ گا
تو پراجی کا چھوڑتی ہیں
گرجوشن چل رہا ابھی
ابھیس بھی چل رہا ہے
ہوں نہیں نہیں کہ نوکری میں اتنا دلچسپی نہیں ہے نا نوکری میں اتناس بھی نہیں ہے نوکری پسند نہیں ہے اور نوکری میںب کمپٹیشن بہت بہت بڑھ گیا ہے
ا اب نوکری دیں بھگوان سے بیٹھ کر
ہاں ہاں
کچ نہیں آ ب رہئے کچھ پیر پیسہ
نوکری ابھی کے ڈیٹ میں مفکل ہی ہوگیا ن پہنا جو گھس دے سکتا ہے مورچا اور دوسرا ہے آپ کو جو اٹھ آٹھ گھنٹہ سولہ سولہ گھنٹہ پڑھائی کر رہا ہے اس کے لیے
تو نے بھے بھی نہیں کہے گا
وہ سے و سے بول رہاے آپ کا ایج ک تو آے کیا
چس چوبیس پچیس
اچا کون س تو پپا تو ہوگیا ہو گیا پڑھائی چھوڑ دیا تھا یہ گریجویشن ہو گیا ہےاں
آپریشن کر رہے ہیں تو ہے ج مبائ بیک لگ گیا تھا
اچھا اچھا
پ جام ہوگتار اور روز لگا بہت دقت رہا تھا
ب رچ میں رہتا ہے
آ
ک آپ میں رہتے ہیں کا
نہ ہے را ڈال ہے رہا
ہو رہ تھے
آ لوھیا وہ بھی آ رہے ہیں ڈ
ہاں
اے جیس پیس وس میں خاتا ک
ہاں یہ تو بات نہیں
اب جا کر راچی میں لےیں گے پانچ ہزار ر چ ہو جاتے ہیںاں ا ٹھیکان نہیں رہ گا ل گا
وہاں تو سب چیزاں مہنگا بھی ہے نا
تو آؤ اسکول میں دین ہے سب کپڑا لتا سرف صابن کھانا پیین سب
وہاں رہنے کھانے میں ہے سے بہت مہنگا ہے
اتنا انکم رہ ل تو میںر ہے گا
رش میں جاب کرنا مطلب رشی میں رہنا مطلب جاب اگر جاب کر کے رہنا ہے کسی کو تو کم سے کم چالیس نہیں آئے گا تو کوئی گنجائش نہیں ہے
ہ ا دس پندرہ بیس ہزار روپئے تو رہین کانے پینے میں ختم ہو جائے گا
ارے اھاا بھائی دیکھ لیجے گا تو وہاں کاتوں کم لے گا تو پھرتاوں کم لے گا نا اس سات ہزار ایسے لگ جائے گا ط دس پندرہ ج کھانا پینا صاہ بولے روم رہنا کانا پینا
دوودنا گھری خا ہے مار ہترا رہ گ آتی میں سال میں
پھرر رہن سہن بھی ہو جاتا ہے نا شہر میں رہنے کے بع رہن سہن چینج ہوتا ہے تو سب
چینج ہو ہے لیکن سر پیسہ تو لگتا ہے آدمی پیسہ رہے گا تو آدمی ب چینج ہو جا ہے
وہی
دیہات میں بھی رہے گاو پیسہ رہ گا وہ گھروں چینج ہو جائے گا
نہیں مل ہے نا آج